وعلیکم اللہ وبرکاتہ ارے بھائی جان ارے کیا ہی میں بتاؤں جی بھائی جان مگر آپ بھی ایسے ہی ہے آپ بھی کچھ بول ہی نہیں رہے آپ بھی بہت ہی زیادہ مصروف انسان بن چکے ہے تو اس سلسلے سے بہت ہی زیادہ جو ہے آپ سے جو کم گفتگو ہوتی رہتی ہے جی جی صحی صحی بہت ہی زیادہ آپ ایسے میں میں آپ کو سچ میں ایسے ہی بتا رہا ہوں دیکھیے آپ آپ کے جو پرچے ہو رہے ہیں نا آپ کے جو ٹاپکس یونٹس کور ہو رہے پتا ہی نہیں چل رہا وہ جو یونٹس ہو رہے ہیں نا ورنم میں جو ہے وہت تو وقت دیکتاتا رہتا ہوں پ چلے گا ہوں ہاں وہ تو ہے ہی مطلب نہیں سچ میں میں وقت دیکھ دیکھ کے دیتا ہوں ہو گئے ہو گئے کیا ایک یونٹ ہو گیا کور کیا دوسرا یونٹ ہو گیا کور ایسے تو مطلب آپ کے ساتھ تو پتا ہی نہیں چلتا کہ یہ وقت کیسے گزر جاتا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا آپ تیار رہیے گا تھوڑا اپنے جسم کو جو ہے مضبوط کر کے رکھیے گا وہی تو فرق ہی تو ہوتا ہے ہر انسان میں تو فرق ہوتا پ ہی ہے وہ تو ہمیں پتتا ہی ہے ہاں اپنی تیل مالش کر کے رکھیے تاکہ جو ہے بہت ہی زیادہ ترقی ہوتے رہے جی جی صحیح صحیح ہاں اور بتائیے مجھے یہ بتائیے یامن بھائی کی یامن بھائی کی شادی کب ہے جی جی ہوں ہوں
ان کی شادی ان کی شادی
ہاںچ
فون کیا کرے کیونکہ وہ اکثر اکثر کوشش کرتے کہ
ارے کیا میری بات سنیے میں میں کیا باتیں کروں گا ان سے کہ بولوں گا کیا میں ان کو مجھے آپ یہ بتائیے ارے کیا بات ہے کیا کروں گا میں اس سے بتائیے نا کیا بولوں گا ہاں آپ ٹھیک ہو اچھے سے ہو پھر اس کے آگے اچھا اچھا
کہیں کی جو سوتی تھی کلاس روم میں
کیا ارے نہیں ان سے میری طرف سے گفتگو ہاں آپ نے مجھے یاد دلایا میں ان سے بھی کل ان شاء اللہ ان سے بھی پرچہ ایک دو لوں گا تھوڑا ان کا بھی جو ہے کالنگ کا ان کو پت نہیں وہ تو سوتی رہتی ہے خالی جی جی کہیں اگر وہ بھی ویلیڈیشن پہ ہو سوری کہیں اگر وہ بھی پرچے پہ پہ ہو تو تو مطلب کیا ہی ہو سکتا ہے پ ایسے ہی جو ہے گہبتیں کرتے رہتے ہیں ہم لوگوں کی
جی جی بالکل خیر چھوڑیے جی جی انسان
ہاں وہی جی جی ارے ہاں جی جی جی بہت ہی زیادہ زندگی میں جی
س اچھی عادت نہیں ہے جی لیکن یہ اچھی عادت
تو ہے ہی واہ واہ واہ جی آپ کے دماغ کی تو میں کیا ہی جی دماغ کی تو میں کیا ہی آپ کی مثال دو ہو ہو
جی جی جی جی مجھے پتا ہے اس کوبائل کے لیے کوئی اچھی بہت نہیں
ہاں ہاں جی جی ارے ان کو فرصت اپنے سے نہیں ہے تو وہ دوسرے کی ہاں دوسرے سے کیا ہی رکھیں گے جی جی جی جی ہاں جی صحیح بات ہے صحیح بات ہے ہوں اور آپ کی چچرے بھائی کے بارے میں کچھ بتائیے کہ کیا بول رہے تھے وہ جی جی ہاں ان کے بارے میں بولیے کہ کیا وہ بول رہے
وہ ان کو لاٹری جیتی ہے ان کو دس ہزار روپئے ملے ہیں سور
ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو اگر یہ تو اگر یہ بات ان تک پہنچ رہی ہے تو میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو چھوڑیں گے ہم نہیں جی جی ہاں کو بولیے گا کہ ہم چھوڑیں گے آپ کو نہیں آپ سے جو ہے بہت ساری اچھی سی ہے کھانے کی جو ہے چیزیں آپ سے منگوائی جائیں گی جی جی ان کو چھوڑیں گے ہم تو نہیں اگر یہ آڈیو جو ہے یہ بات جو ہے ہم تک پہنچ رہی ہے ہوں ہ تو آپ بتائیے اور جو آپ کی بہنیں ہیں چچیری بہنیں ہیں سب ٹھیک ہیں جی صحیح صحیح صحیح ہاں ہ تو وہ جو ہاں جو جو آپ ہی ہے وہ مجھ سے بول رہی تھی کہ وہ مطلب وہ ہاں وہ سب ٹھیک ہے آپ بھی جو مجھ سے بول رہی تھی کہ آپ کا جو پرچہ ہے تو وہ کہاں تک پہنچا میں نے ان سے بولا کہ وہ پرچہ اتنا مشکل ہو رہا ہے کہ مجھے پریشانی کیا نہیں ہو رہی ہے اس پرچے سے وہ پرچا تو میرے بس یہ بات نہیں ہے کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ مطلب حزب بھی بول رہا تھا ہاں وہ تو مطلب بہت ہی کچھ بکواس پرچ ہے جیسا سب سے بکواس پرچ ہے جی جی چیز صحیح تو تو ان سے آپ کی بات ہوئی اس معاملے میں تو کیا ان نے کہا جی ٹھیک
انہوں نے کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا جس کو کرنا ہے وہ کرے گا جس کو نہیں کرنا ہے تو نہ کرے
ہاں ہاں تو وہ ٹھیک ہی بات ہے ویسے وہ کرے گا ہی کون جی جی ہاں جی جی جی ہاں آپ اس سے بڑی ہے کہ جو سب سب سے بڑی ہے اچھا ٹھیک ٹھیک
نہیں جو سب سے بڑی ہے
جی صحیح ہاں وہ کیا کہہ رہی تھی ان سے جی جی
جی جو بڑی والی دیدی نے بڑی والی دیدی نے کہا تھا کہ
بڑی باری
نا چاہیے اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور کر لے گا تو وہی بس
کرے گا اچھا ہاں تو کر لے نا وہ تو ایسا کام ہے کہ کر لے ہاں تو کر لے
جی سب کہہ رہے ہیں ہم اپنا اپنا سوٹ لائیں گے تو اس میں کیا مسئلہ ہے
لائ ہاں ہاں ہاں تو لائیے نا کوئی مسئلہ نہیں سب آپ اپنے اپنے من پسند کے کپڑے لاتے ہیں ہ ہ ہ جیسے کپڑے جس کو پسند آئے وہ ویسے کپڑے لائے ہاں ہاں کوئی اب لہنگا لانا چاہے یا کوئی فراک لانا چاہے ہاں کوئی تو مطلب اس میں زبردستی نہیں ہے جی جی ہاں اب اتنی گرمی میں کوئی لہنگا پہنے گا تو کیا ہی وہ کیسے ہی چل سکتا ہے وہ تو مطلب اس کی اپنی سوچ ہونی چاہیے
تو پھر
ہاں اتنی مشکل اتنی مشکل سے وہ لہنگا کیسے چلا پائیں گے ہاں جی جی جی جی صحیح صحیح وہ بات تو ہے ہاں وہی وہی تو بات ہے نا وہی تو جی وہی وہی سوچ ہے مطلب پہلے انہوں نے بولا تھا پہلے انہوں نے بولا تھا کہ لہنگا بہت ہی سستا ہے اپ بول رہے کہ کہ لہنگا بہت ہی مہنگا ہے وہ کون ہی کرے گا وہ خریدا کو کون وہ لہنگا پھر پہلے انہوں نے بہت ہی سستا لہنگا دیا تھا کہہ رہے تھ ہوگا آپ کہہ رہی اتنا مہنگا لہن گا ہاں
ض ہوگی ی نا مطلب جن کو ضرورت ہوگی
نا مطلب جو ہاں ہاں ہاں وہ تو ہے ہی ہاں ہاں وہ تو ہے ہی وہ تو پتہ ہی ہے مگر ج کے پاس دماغ ہوگ نا جو دماغ والے انسان ہوگی وہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتا یہ کہ وہ مطلب ان کا وقت کیسے کس چیز میں جو ہے لگنا اہ تاکہ ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہو وہ بات تو وہ تو ہے ہی وہ سلسلہ
جی وہ اور اچھی جگہ ہے وہ پیسے لگانے کے لیے
ہاں ہاں جی جی لہنگا کیوں ہی خریدے گا وہ کچھ اور کرے گا جوتے لائے گا
جی جی ہاں وہی میں کہہ رہی ہوں نا پھر یہ بھی کچھ برا نہیں ہے
پھر مجبوری میں لہنگائی پہنے گا اور کیا کرے گی وہ بچاری بھی ہوں ہوں اگر وہی ہے نا بہت وہی ہے
جی جی
تو وہی ہے اب جیسی جس کی سوچ ہاں آپ کیا ہی کہہ سکتے ہیں جی جی جی بہت کنی خوش لگ رہی ہے آپ آج جی صحیح اچھا جی
جو بھی بھی ہوگی کوئی بھی چو کوئی بھی چھوٹی دیدی
اچھا ٹھیک
میں
اچھا
کر رہے ہیں اس پرچے کو جو پڑھیں گے ان کی تو حالت خراب ہو جائے گی
جی سچ کہ رہے ہیں آپ یہ کیا ہو جائے گا
پہ رہی اس
مطلب بہت ہی سچ میں سر پری ہی نہیں ہوگا سچ میں سچ میں سچ بات کہہ رہے آپ ہم پریشانی پان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا یہاں پر یہ کیا کر رہے یہ لوگ خی گیا جیسے مجھے پرسوں میں نے آپ کو کہا نا کہ میں پرچ ایسے ہی دے رہا تھا تو کچھ لوگ اس پہ کچھ ایسی ایک ایک عورت تو جو آدمی وہ بات کر رہے تھے کہ آپ اپنے پتی کو بولیے نا کہ ایسا مجھے جو ہے کریڈ وہ ایسے دے دے پچپن روپے میں دے دے تو ان نے کہا عورت نے کہ نہیں میں کیسے بولوں گی ان کو تو ہاں جی تو وہ کہہ رہی تھے کہ آپ کا تو گھر ہے وہ کریٹ دو سو ان کو کہنا کہ میں نے بھیج دیا وہ کہ رہی ت وہاں سے نہیں ان کی جو آنکھوں ہے وہ چار طر چاروں طرف ہوتی ہے وہ کچھ ڈپلومیسی وہ پتا نہیں کیا کیا پلان بنا رہے تھے ہاں کچھ وہ بہت ہی کچھ من وہ خطرناک انسان ہے کچھ ایسے ایسی باتیں کر رہے تھے وہ او ہو کیا مزہ مزہ کیا ہے مجھے کسب سے تب وہ مطلب مطلب جو پرچے کی تیاری کرنے میں جی جی مطلب کیا ہی بولوں گا میں اس وقت
جی جب آ اچھے لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں نا ان سے زیادہ اچ اچھے سے اچھا ہوتا ہے نا ان کی سمجھ آتی ہے پھر
کہ جو جتنا اچھا استاد اتنا اچھا
دیکھیے جی جی ہاں پتا نہیں مائکرو پروسیسر کے مائکرو
جی جی
تو کنٹرول تھا بارت آچاریہ کر کے
سر ٹھیک ٹھیک
اس مائکرو پروسیسر کے مائکرو کنٹرولر کے لیے ہم
چیز کس میں ہوتا ہے جس میں اتنی س
ہوں ہوں
سری پ میکرو کنٹرولر
میں نے تو نہیں پڑا نا دونوں میں سے کچھ بھی بھی میں نے تو یہ دونوں چیزیں نہیں پڑھی
آئی سی والی ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس
چھ کیا ہو
کے لیے اسی کے یو ٹیوب چینل سے وہ ہمیں پورا اسی نے پڑھا ہے
اسی کی وجہ سے ہم پاس ہوئے ہیں اگر ہوئے ہیں تو
ہوار اچھا
تو پورا کالج اسی کے یہ پڑھتا تھا
ہاں وہ تو سچ
بھرے کاتتا ہے نہیں نہیں بارت آ
ٹان ایسے کہتا وہ تو ہوتا رہتا ترس
تو
جیسے ہمارے میں عبد ال باری ایک ہے سر نام کر کے نہیں نہیں میں تو ان سے نہیں پڑھا ہوں وہ میں تو جی جی وہ میں تو وہاں نہیں گیا ہوں مطلب آپ جب آپ جب الیونتھ میں جاتے تھے نا مجھے ابھی بھی یاد ہے جب آپ الیونتھ میں جاتے تھے تو آپ مطلب پہلے ہی جاتے تھے صبح ایک کے پاس پھر دوپہر کے بعد ایک کے پاس شام کو ایک کے پاس یاد ہے آپ کو صبح نکلتے تھے شام کو آتے تھے بہت ہی ہاں
سب اتنا نہیں تھا نا کہ ایک ہی جگہ سارے ہوتے تھے پھر تو اگلے
ہاں اگ سال ہاں ہاں ہاں پھر آپ ایک
یہاںور کدل میں ہاں ہاں بری کدل میں تھا لیکن وہاں اکثر
کوی بتل میںی
تو کیا ہو بہت سارے ٹیچرس
ہاں بہت سارے چی
اچھے نہیں پڑھنے ہیں نا تو تینوں سبجیکٹس کے ٹیچرس اچھے نہیں ہوتے تھے
ز کرنا ہوتا تھا جیسے ہم وہاں جاتے تھے نا پال تو وہاں
ہاں ہاں
جو میتھ وہ اچھا نہیں پڑھاتے تھے مطلب ان کو ایکسپلین نہیں کر
نا آتے تھے لیکن ان کو نالج بہت تھی لیکن
وہی نا مطلب مجھے بہت سارے ایسے استاد ملے ہیں جن کو نالج تو بھرپور ہوتی ہے پر پڑھانا نہیں آتا ان کو ہاں تو ہمارا وقت بھی جو اختام ہوتا ہے تو ان شاء اللہ ہاں آپ سو یہ تو ہاں مجھے لگتا ہے اب مجھے بھی نہیں پتا کہ میرا پرچہ جو ہے وہ ختم ہو گیا اس استاد کے پاس ہاں چلیے بیٹھیے بیٹھیے اللہ حافظ بیٹھیے بیٹے
چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ